ہلو اسلام علیکم یہ کیا تھا
کچھ نہیں پہلے سلام کا جواب اسلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علی
جی ٹھیک ہو وعلیکم السلام ٹھیک ہے
ٹینشن ہونی چاہیے
اپ ٹھیک ہو
آپ بھی آپ بھی لیل قسم سے دیکھا نا میں نے اپ ہاں جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
کہاں سب ٹھیک ہے میرے باہ ہی گلا کی
کیسے
وہ گیا تھا جو حیا کو ایک گھر چھوڑ دے اور جو ن بر ہے نا یہاں پہ اس نے بتایا میرے بابا کو کہ ہاسپٹل ہو پھر میرے بابا نے بائی کو بتایا وہیں سے گیا تھا نا اس کو کھڑکی کا جو کارنر ہوتا ہے نا
ہوں
وہ سر میں گھس گیا ہے اس کو اتنا خون اتر رہا ہے
اچھا
ورنہ کیا پاپا مجھے فون کر رہا تھا وہ مجھے دکھا رہا تھا
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہمم ہمم اس کے بعد نا ایک ہی ہے آپ وہ کل کریں گے
اس کے بعد
ہاں
اور پھر وہ ایک بھی کرتے مت
ارے میں ماروں گی قسم سے اب یہ میں نے تیرے لیے کی تم نے اب بتایا نا میرے لیے بس
اس کے بعد بس ایک پھر مت نہ آئیگی ٹینشن یا پھر سبمٹ کروں گی یا پھر میں ختم ہوی ٹینشن
اچھا
جی
کوئی بات نہیں دیکھیں گے اس کے بعد کیا حال چل رہے گ چپس کھاتے ہیں نا میرے میری نیند چلی جاتی
نہ نہ کوئی بھاشا سوچ نہیں کریں بیٹا اس لیے چپس مت کاؤ
ٹھیک ہے
ہاں جی
جی جی
اور بتائیے آپ
بس دعا آپ سنایئے کچھ
ویسے آج دن میں ہم نے اسکول کے پروجیکٹ بہت کیے مجھے لگتا ہے
ٹوینٹی فائیف
ہوں
ٹوینٹی فائیو
ہاں مطلب وہ بہت ہوتے ہیں
جی
جی جی آپ امیجن کرو اگر وہ پروجیکٹ ایسے ہی رہا ہمیشہ
کونسا
وہی نا مطلب جو بھی مطلب ہونا چاہیے کوئی
ہوں منا کیا
اگر میں اگر وہ والا رہتا نا ہمیشہ آپ کو پتا ہے کون سا وہ والا
ہوں ہوں
پھر مزے تھے ہاں
ہم ایک حساب سے بزنس کر رہے ہیں
ہاں اور کیا
ہاں
ہاں قسم سے
اپ کو
ہاں
کیوں آپ کو بھی اتنی نیڈ ہے
کیا
آپ کو کیوں اتنی نیند ہے
میں نے بتایا چپس کھانے کی نیڈ ہے
اچھا چپس کھانے کی
ہاں میں کھاؤں گی اب آج
آپ کو پتا ہے میں کیا کھا رہا ہوں ابھی
کیا
میں ابھی دودھ پی رہا ہوں
اچھا کس کا
جی
وہ کہاں سے لا یا
نا میں نے اندر سے لایا تھا دیکھیے میں نے آپ کو سم کیا کیا
اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے دودھ تو اچھا ہیں صحت کے لئے
جی
دوپ اچھا ہے
ہاں جی ہاں جی صحت
نہیں بدام کاجو کھاتے
مجھے متہ میں نا ایکچولی غریب ہے
ہاں ہاں
اب وہ ہے ہی نہیں تو ان سے ہی کام چلانا پڑتا اور بتائیے اب آپ کو کیوں
میں نے آپ کو کچھ بول رہی تھی میسیج پہ آپ دیکھتے ہی نہیں اگر وہ جو آپ نے آپ کو پرسوں لایا تھا نا کسی نے وہ ڈرائی فروٹ اگر وہ آپ شام کو تھوڑا تھوڑا کتنے دن لون لگتا
ہاں بت دملہ آپ کو پتاہ ہے مجھے کہاں نا آپ وہ اب ساتھ پتا ہے مجھے کیوں اور نہیں خوشی تھی
کیوں
کیونکہ اس نے یہ مجھے پتہ ہے چلو چلو
اچھا ٹھیک وہ بات چھوڑا نا آپ کو بہت دن آپ کو اس کو دینا تھا تھوڑا پھر آپ کو تھوڑا رکھنا تھا ایسے ہی شام شام کو لگتا آپ کو
ہاں میں کروں گا کر ٹرئ اگر دے گا کوئی پھر میں شام شام
ہاں ہاں وہ شام شام کو لگ بگ ا کاجو دو بادام دو کشمش دو
ویسے کب آؤں میں پھر
جب آپ کا منظور ہو
پھر کل
ہاں آپ ویسے سیلابہ نہیں وسے اس بارش میں
کوئی سیلاب نہیں ہے میں تو بھی آؤں گا
اوکے پھر ٹھیک ہے
اوکے جی ٹھیک ہے
جی
جی جی
مجھے نا مچھر نے کاٹا اتنا عذاب ہو گیا مجھے
وہاں پہ کتنے مچ مچھر ہے آپ کو
ورنہ کیاسا عذاب کے ان مچھروں نے اپر سے کھجلی ہوتے ہے کیوں تو انس اس کو کھجلی دو اوپر اوپر اوپر نہ کو وہ بڑھیا ہے نا گانا ہاں جیسے مجھے لگ رہا ہے جلدز نے کاٹا تھا جلدز نے نہیں کہتاس تم ابھی تک مارتی مجھے لگتا ہے جلدزی جلدزی نے کاٹا نوکر پا میل اچھا ہے لوگ دراصل ایک دو گڑی ہاں بتا ہے میری بہن کیسے کرتی ہے نیل
کیسے
لوگ کرتے ہیں نا مطلب لائن بائی لائن میں سارے
جی جی
پھر ایک دن فیس کریم اور تو کیا یہ ایک عمران مول ہے یہ کیا ایک ہی دن ایک ہی منٹ میں ساری ختم کرتی ہے میرے یہ ایک دن کہتے ہیں نا ایک کو نیل
ہمم
دوسرے دن پھر دوسرے کو
اس کو بتاؤ یہاں سے سیلاب ایا
ورنہ کہ انا وہ اس سائڈ سے سہلاب ایا جہاں سے یہ راستہ ہے لیکن جی ہاں جی بولو وہ تو پوسیبل ہے ت میں ڈر ہے کہ سیلاب نہ آ جائے وہاں کی تو بات ہی نہیں ہے ورنہ کیا
ماری ایچ ایم ٹی
پہلے چپ کرو نہ
بھاری ہے چمٹی
ہاں
ام یہی وونمت مطلب اس کو
کیا سوری سوری یار منہ سے نکلا کیا ہوا آپ کو ہاں مجھے نا وہ دماغ میں ہی نہیں رہا
ہاں تم نے میرا نام بتایا
سوری سوری
قسم سے آپ کو دماغ سڑ گیا میں یہاں سے ہاں ہاں اسی لیے بتا رہی تھی نا
جی جی سوری سوری چلو مجھے تھوڑا یہ ہو گیا
تم کیا پکا رہے تھے پھا پھس گئے ہاں ہاں وہ بھی کھانا چاہیے بتاؤ
میں بتا رہا تھا آپ کو کیا ان کو بولا
میں بتاؤں گی نا اس کے بعد کال کرنی ہے نہ سم
وں ہاں اس کے اس کے بعد نہ ایک اور ٹاسک بلائے پلیز
ہاں آپ پاگل ہو گئے ہو قسم سے
مجھے پتہ نہیں ابھی کیا ہو رہا ہے
کوئی بات نہیں کوئی بات
ہاں جی ہاں جی مجھے نا اصل میں ہے نہ یہ عادت کشمیری دن بھر بولنےکی
ہاں ہاں وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لانا انشا خربوزہ ایک کاٹنا یا ہاں واٹر ملن ایک پلیز
آپ کیا بتا رہی بہن ویسے ویسے انشا آپ کے آپ کے روم میں ہی سوئی ہے
ہاں ہاں
مطلب آپ کی بہن
ہاں جی ہاں جی
جی جی
نہیں لیکن آپ نے یہ بات کیا بتائی ابھی بولو
مجھے قسم سے پوچ ہےمجھ میں مطلب مجھے نا خیال ہی نہیں رہا میں کیا کر رہا ہوں ٹاسک
مجھے پتاؤ ویفر کو مت لائے کچھ کھانے نہ ویفر نہ ویفر
وہ کیا ہوتا ہے
جو نا وہ بیسکٹ جیسا ہوتا ہے
اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں کھائیے کھائیے
مجھے لگا اس کا مطلب کوئی پرابلم ہے
جی نہیں کیا ہوا کھائیے آپ
ہاں ہاں آ
ویسے آپ مجھے پہلے نا ایک فوٹو سینڈ کیجیے
ٹھیک ہے
جی کیجے کیجے
آپ کو پتہ ہے
کیا
نہیں چلیے کچھ نہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں
اوکے
اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں
ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے
جی یہ دو آتے ٹھیک ہے نہ یہ میٹھائی
یہ کیا لایا ہے اس نے ہلو
ہاں
یہ کیا لایا اس نے
اس کو میں نے بتایا تھا و فر لے لو اس سے پ لا نا ہاتھ میں پھر واپس جئے گا
اچھا ٹھیک ہے وہ جاکے واپس آے گا ویسے
اس کو نہیں پسند ائی ڈونٹ لائک ڈیز ائی کم ایک منٹ ایک منٹ وہ مل ہی نہیں رہا ہے